السلاموڈ یکم
بال کمسلام بال کمسلام
کیا حال ہے بھائی جناب ٹھیک ہو
بس سب خیریت آپ سنائیے فرمائی بھ جان
جی جی الحمد ک میں بھی
ہ گھر پر ابو امی جان سب ٹھیک ہے ہاں الحمد اللہ ہم بھی ٹھیک ہیں بھائی جان اللہ تعالی کا رحیم بنا ہوا ہے ہاںاں جی جناب بالکل کچھ نہیں بس جناب یوںی گھر پر پڑے ہوئے ہیں
موبائل کے ساتھ ہ
جی
موبائل چلا رہے ہو
جی بالکل موبائل ہی چلا رہے ہیں ابھی کیا کریں
ویسے موبائل جو ہے آج کی زندگی کا ایک ضروری حصہ بن چکا ہے
بالکل جیناب بالکل صحی فرما رہے ہو کہ موبائل آج کیل زندگی کا ایک ضروری حصہ بن چکا ہے جیسے کہ ہماری فیملی کا سدس جی ہلو
ہوں ہوں جی جی
جی بالکل آج کل کے جو موبائل ہے بچے ہیں نا جو آج کل کی یوا پیڑھی ہے تو جو موبائل فون کا ہے وہ ادھک سے ادھک استعمال کر رہے ہیں جیسے ان کی جن اور جیسے ان کے کییئر پر ان کے ان ساری چیزوں کے کافی نقصان بھی ہو رہے ہیں لیکن صحیح استعمال کرنے سے جناا ک چیز کے فائدے بھی ہے
جی جی جی تو اس سے جو ہے نا لوگوں سے بات چیت کرنا یا جان کر کرے لینا بہت آسان ہو گیا تو جیسے کہ کسی ایمرجنسی میں جو ہے یہ بھی بہت مدد دیتا ہے فورا ہم کسی سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ ری مدد کرتے ن
بالکل بالکل ان موبائل فون کے استعمال کرنے سے اس سے کئی فائدے بھی ہیں جیسے یدی کوئی ہمارے گھر کا سدسیہ کہیں باہار نوکری کر رہا ہو یا باہر رہ رہا ہوس اس سے ویڈیو کال اور وائس کال آد ان ساری چیزوں سے اس سے ایک ہم ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں یا کوئی بس ٹرین آد کی جانکاری لینے کے لیے ہم اس سے موبائل فون سے اپیوگ کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے یا کسی چیز کو کو آڈر کرنے کے لیے جناب تو اس سے بھی کافی آسانی ہوتی ہے اس کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصان بھی ہے نقصان آج کل کی جو نئے جو یووا پیڑھی ہے اس پر اس کا کافی پرباؤ پڑ رہا ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا ان ساری چیزوں پر لگے ہوئے ہیں جو اپنی پڑھائی پر اتنا دھیان نہیں دے رہے ہیں جناب تو ان سے کیا ہے کہ ان سے ان کے کرئر میں خطرہ ثابت ہو سکتا ہے جناب
جی جی صحی فرما رہے اب تو
لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے جو ہے نا وہ آن لائن ایجوک ایوکیشن کا جو یہ ہے اور لرنگ کے لیے بہت مددگار ہے ہے یہ موبائل فون تو اگر ہم دیکھ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم قسم کی جو بی او ہر قسم کی معلومات حاصل کی جا سکتی تو جیسے کہ آپ نے ابھی بولا جیسے کہ آپ نے ابھی ب ہم کیا کرتے ہیں کہ آج کل جو ہے کہ سب جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ آن لائن بینکنگ
جی جی بالکل بالکل جی بالکل صحیح بات فرما کے آج کل کا اس سے ایک بھی فائدہ ہے کہ آن لائن بینکنگ کی گھر بیٹھی بیٹھی ہی پیسوں کو ادھر ادھر کرنا ہے تو کسی بینک آج کل کے بینک ہے وہاں اتنی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی گھر بیٹھیے بیٹھیے ان سارے کاموں کو پورا کریں اور اس کا ایک اور فائدہ ہے د کوئی یدی کوئی یوا پیڑھی کا بالا جو اسےحح صحیح استعمال کرنا چاہے گا وہ ہے آن لائن کوچنگ کیونکہ دور بھی انیہ شہروں جیسے نگروں میں جانے کے لیے اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں گھر والوں پر سو اس سے کیا کہ آن لائن کورس لے کر گھر بیٹھ کر ہی پڑھائی کریں جو سستی بھی ہوگی اور اس کے لیے فائدے مند بھی ہوگی جناب
جی جی تو اس کا جو ہے اور ایک فائدہ ہے کہ جو شاپنگ یا بل وغیرہ جو بھی وہ ہم آن لائن ہی جمع کراتے ہیں اور جو ہے جی جی اور جو ہے کہ وہ جی پی ایس اور میپ والا جو اس میں آتا ہے نا وہ اگر ہمیں کہیں جانا ہوتا ہمیں راستہ پتہ نہ ہو تو ہم میپ جو ہے میپ لگاتے ہیں وہ ہمیں آسانی سے
جی جی جی ہم سے ایک اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ ہم آن لائن ہر ایک چیز کا کچھ بھی ہو جیسے سادھن ہو یا کپڑے ہو کچھ بھی ہو لیکن اسے گھر بیٹھے اس چیز کا مول بھاؤ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کی آ رہی ہے کتنے کی کیا ہے تو اس سے کیا ہے اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں اس کے نقصان ادھکتر یوا پیڑھی پر جاتا ہے جی جی جی کیونکہ آج کل کے جو بچے جو امی ابو جان سے پڑھائی کے بنے مال مانگ لیتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے جس سے وہ سوشل میڈیا جیسے فری فائر انسٹاگرام فیس بک ان ساری چیزوں کو قلت لگ جاتی ہے جس سے کہیکسیڈنٹ پر کافی برا اثر پ پڑھتا ہے ان کی پڑھائی پر جن
جی جی دور جیسا کہ اور ایک فائدہ ہے کہ دور رہنے وال والے رشتے دار ہو یا کوئی بھی اپنا دوست ووست ہو
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ہم ویڈیو کال کرتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے ہے نا آرام سے
بالکل ایک اور فائدہ د ہم کو موسم کی جانکاری لینی ہوتی تو انٹرنیٹ کے دوارا موبائل کے ذریعے ہم موسم کو بھی جانکاری لے سکتے ہیں یدی دوسرے دیش کی یا ملک کی شہر کی خبر د کوئی گھٹنا ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو گھر بیٹھے ان ساری چیزوں کی جانکاری بھی ہمیں موبائل فون کے ذریعے ملتی ہے جناب
جی جی لیکن جو ہے کہ یہ تو بہت فائدے مند ہے لیکن اس کے جو ہے وہ وہ نقصانات بھی بہت سارے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس سے جو ہے وقت ضائع ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کی جو ہے وہ لت لگ گئی ہے نا وہ اس سے جو ہے زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے یا کام میں پھرتا ہوا جو ہی نہیں ہوتا
جی بالکل صحیح فرمایا جناب کہ اس سے کیا کیا وقت جیا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ان ساری چیزوں میں گھر پر پڑے پڑھے ریلس ریل اسکرول کرتے چلتے ہیں جنا آج کل کے اور جو کیا کہ موبائل فون سے پت چلتا نہیں ہے کہ ایک گھنٹے بیت گئے دو گھنٹےت ے تین گھنٹے بیت گئے ریل لگا چلاتے جا رہے ہیں فری فائر انسٹاگرام ساری چیزوں میں گھنٹی بھی جاتے پتہ نہیں چلتا اور سمے ضیا ہوتا ہی رہتا ہے تو اس سے کی سے کہ برباد بھی کافی
جی جی جی تو پڑھائی اور کام میں جو ہے وہ توجہ کم ہو جاتا ہوتا ج اور پھر کیا ہوتا ہے کہ رات کو رات کو جب ہم فون چلاتے ہیں تو نیند متاثر ہوتی ہے خاص طور پر رات کو موبائل یوز کرنے سے ہے نا
ادھ موبائل فون کا اپیوگ کرنے سے پڑھائی کی اور اتنا لگاؤ نہیں رہتا ج جس سے وہ اپنے راستے سے بھٹکتے رہتے ہیں جناب بچے اور سوشل میڈیا میں گھس جاتے ہیں کیونہ یاؤوں کو بھی موٹیویشن دے رہا ہے آج کل کی جو یہ انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یس یوٹیوبر ہیں یہ ساری چیزیں ج انفلوئنسر ہیں جو آج کل کے جو بڑے بڑے ان کے یوٹیوب پر کام ملین فالوور ہیں تو آج آ کل کے بچوں کو وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے کیونکہ انہوں نے ان چیزوں سے پیسہ کمایا ہے دھن دولت شہرت سب چیز کما لیے تو اس سے کیا کہ اس سے وا پیڑھیوں نے دیک کر موٹیویشن ہوتی ہے ہو بھی چاہتی ان کی طرح یں اور کافی پیسہ کمائیں
جی صحیح فرما رہے اب تو اس سے کیا ہے کہ اور نقصان ہے کہ آنکھ اور گردن پر جو ہے برا اثر
جی بالکل ب گ پر کافی پربھاؤ پڑتا ہے اس سے مانسک پرباؤ بھی بہت نا بالکل جیسے آج کل کے تم نے دیکھ رکھا ہوا اپنے شہر یا گاؤں میں آج کل کے آٹھ دس سال کے بالک ہیں جو آسمان لگائے ہوئے ہیں پہلے کے ید پ پرانے زمانے کی بات کی جائے ج نا تو کم سے کم س ساٹھ وس تک کچ م بھی نہیں لگاتا تھا آج کل کے آٹھ دس سال کے بچے بچے جو ایل کے جی یو کے جی میں پڑھنے جاتے ہیں ان کے بھی چشمہ لگا ہوا ہے تو یہ تکنیک اس چیز کے ذمہ دار سوسل میڈیا یا موبائل فون ہی ہے
جی جی اس کا جو مجھے سب سے بڑا نقصان لگتا ہے وہ ہے کہ جو وہ ہم ایک دوسرے رشتہ دار یا دوست کے ملنے جاتے تھے وہاں پہ ملاقات کرتے تھے وہ بند ہو گئی ہے اب جو ہے ہم موبائل فون سے ہی کرتے ہیں
جی جی جی جی بالکل بالکل موبائل فون سے موبائل فون کی وجہ سے آج کل کی جو بھائی چارہ ہے جو آپسی سبھ ہیں رشتے دار ہیں ان ساری چیزوں کےاں ان ساری چیوں سے لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنی اور پڑھائی کا بھید بھانا کر کے سوشل میڈیا موبائل کون کوئی اپنا ایک گھر پرریوار کا سدسیہ نجی بنا لیا ہے جس سے انہیں کوئی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ چیز غلط ہے کیونکہ اپنی سمے کو جیا نہ کرتے ہوئے اب ہر ایک وقت کی قیمت قیمت کو جان لیے اور ان ساری چیزوں سے دور رہیے اس کا اپیوگ تبھی کریں جب آپ کو اس کی ضرورت ہو
جی جی جی اس کا جو وہ نقصان ہے نا کہ وہ جو فیک نیوز ہے فیک نیوز معلومات دیتے ایسے ہی پھیلاتے افواہیں اور اس میں جو ہے فراڈ ہوتا ہے زیادہ فراڈ ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا
جو ہے اے آئی کی کئی چیزوں کو ایک بنا دیتے ہیں جس سے کب آج کل کافی پرباؤ پڑا پڑتا ہے جیسے انیہ کسی ویکتی یا کسی لڑکے یا لڑکی کی ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں جس سے یہ چیز غلط ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے منٹوں میں خبر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے لیکن یہ چیز غلط ہے کیونکہ اس ویکتی کے اوپر دیکھیے کہ اس پر
جی جی جی اگر ہم موبائل کو ضرورت کے مطابق اور ذمہ داری سے استعمال کریں تو یہ بہت فائدے مند ہے لیکن حد سے زیادہ استعمال نق نقصان کا سبب بن سکتا ہے
جناب صحی فرمائیں کہ اس کا ضرورت سے زیادہ اپیوگ نہ کریں کیونکہ یہ نقصان داک ہو سکتا ہے اس کا استعمال تبھی کریں جب آپ کو اس کا اپیوگ کرنے کے لیے ٹائم ہو
جی چلے بھائی ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کرتے ہیں مجھے کال آ رہا ہے ٹھیک ہے
السلام علیکم علیکم
السلام علیکم